سلام
کیسے
خدا کا فضل ہے بڑھیا ہے ہم آپ سنائیے
بس خدا کی رحم ہے خدا نے رحم کیا ہے گرمی سے بچا کے رکھا ہے
بس یہی خدا کرحم چاہیے
ہ اور بتائیں آپ کیا گفت قلع کریں گے آج ہمارے سے کیا
آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جن کے اوپر شیلٹر بھی نہیں ہے جن کے سر پہ پر وہ پھر بھی اس حال میں بھی خوش دکھائی دیتے ہیں خوشنما دکھائی دیتے ہیں اور کبھی گلا بھی نہیں کرتے ج
جی جی فرمائیں کچھ کچھ اپنے لمے کچھ رکھیں آپ اپنے شبد رکھ
جی جی جی ایک ایکچولی میں میرا جو ہے نا پروفیشن یہی ہے کہ میرے کو لوگوں کو ٹیک کیئر کرنا تو تھوڑا م کو اس طرف میری سوچ زیادہ رہتی ہے کہ کیسے کسی کو خوش رکھا جائے اور اس کا دن بنایا جائے چاہے وہ اور جب میرے بچے بھی جیسے میرے دونوں بیٹے اور بیٹی ہیں وہ بھی کبھی کبھی رہتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے تو میں ان کو بولتا ہوں کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو ہمیشہ
ہاں یہ تو ہے
کبھی بھی ہ کبھی بھی اوپر والے کو نہیں دیکھو
جی
ہوں
ایسا ایسا کیوں ایسا کیوں کہ ہر بندہ نی بچے دیکھے اوپر کیوں نہ دیکھے
اوپر بھی دیکھے پر کسی کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ ہمیشہ دوسرے کی دوسری کو نقل کرنے سے نہا ہماری عقل خراب ہو جاتی ہے
ہاں وہ تو ہے نقل نہیں کرنی چاہیے بٹ کوئی انسان ہم سے ہر چیز میں
آگے ہے سیکھیے آپ سیکھیے ان سے سے
تو ہمیں آگے آنا چاہیے نا ان سے
آگے بڑھنے کے لیے سیکھنا ہے پر آپ یہ سوچیں کہ ان کے پاس یہ ہے ہمارے پاس نہیں ہے اور ہمیں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کی جو لالسا ہے نا اس کو اپنے دماغ سے نکال دیجیے کہ پھر وہ کچھ بھی کرنے کا جو وہ ہے نا اس میں جو نون اس میں پھر انسان غلط چیزیں کر جاتے ہیں بس اس کی وجہ سے
اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح صحیح تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ یہ سوچ لیا کہ یہ کرنا ہے تو سمجھو ہو گیا
بس یہ تو سوچ بہت اچھی ہے اس اس سوچ یہ سوچ تو گرو کرنے کے لیے بہت اچھی ہے آگے
کہ چ ایک بار سوچ لیا نا یہ کرنا ہے یہ چیز لینی ہے
اور اور ایک بات اور کہ مشن آپ کا ایک ہونا چاہیے الگ الگ مشنس پہ آپ ایک ہی بارے میں کام کریں گے تو ایک میں بھی سکسیسفل نہیں ہوئیں گے آپ
ہاں وہ تو ہے
تو ایک ہی ٹارگیٹ لے کے چلیے پر ہاں کسی کو کسی کو وہ کر کے نہیں کہ اگر غط طریقہ اپنا کے بھی کوئی آگے بڑھا تو ہم بھی اسی کو اپنا کے آگے
نہیں نہیں وہ نہیں وہ غلط راستے نہیں دیکھو غلط راستے پ جو چلے گ ا نو انسان خود کے خود کو ایک نقصان نہیں ڈالے گا ماری گم ماری گم ماری کیوںک اچھا نیک راست ہوتا بہت ضروری ہے اکثر انسان ہمیں شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ ہاں میں جلدی سے اپنا یہ کر لوں وہ کر لوں
جی
ہ جی چلو انسان سے بڑھ کے بھی کچھ نہیں ہے اور انسان ہے بھی کچھ نہیں ہے
جی
صحی ہے نا
آپ کا کچھ ایکسپیرئنس شیئر کیجیے کہ آپ نے کبھی کسی کو
نہیں نہیں میں نے سچ بولوں تو آج تک میری لائف میں کسی بھی کسی کو میں کوئی ایسی جلت میں نہیں ڈالا
نہیں نہیں نہیں وہ نہیں پوچھ رہی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہے ایسے تو آپ نے کس روپ موکل کریوں تو شیئر کیجیے
جس جو میں کر سکتا ہوں ابھی مب جس دور میں میں ہوں جتنی میں کسی کی ہیلپ کر سکتا ہوں تو میں کر دیتا ہوں بٹ میں نہ کر دیتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں پھر
جی سب سے بہت اچھی بات ہے آپ کی کہ گھر ا سر کے ہ جی
میں بول جات میں بول جاتا ہوں ٹھیک ہے نا کیونکہ ج میں یاد رکھوں گا نا کہ میں نے اس کی ہیلپ کیا
جی ختم ہو جائے گا اسی ٹائم وہ ختم ہو جائے گا اسی ٹائم
ل ل دیکھے تو بھول جاتا ہ کیونک کچھ نہیں کیا میں نے مجھے پتا نہیں کیا ہوا کیا نہیں پتا ہی نہیں
ہوا ہے اس کے اوپر کی نیک کی کرو دریا میں ڈال دو
دریا میں ڈال دو بس نہیں بات تو آج کل جو لو کہ نیکی کرار رہے ہیں نا میں نے کچھ دیکھا وہ کیا کر رہے ہیں نیکی بعد میں اسٹارٹ کر رہے ہیں تو کرنا اور کیمرہ اپنا
پہلے آن کر رہے ہیں بلاگس بنا رہے ہیں لوگ
ایسی نہیں کہ صحیح نہیں ہے دیکھو کھ جگہ ایسی نہیں کی کوئی کیمرے کے سامنے لاتا ہے تو وہ اچھائی کے لیے لاتا کیونکہ
دکھانے ہاں لوگوں کو بتانے کے لیے اویئر کرنے کے لیے
ہمارے برے سمے میں برے وقت میں کون ہمیں ساتھ دے سکتا ہے ہمارے سات کھڑ سکتا ہے ہماری مدد کر سکتا ہے کسی بھی طرح کی تو وہ ڈوگس جو دیک نیکی کرنے والے انسان کم ہیں برائی کرنے والے زیادہ ہے تب نیکی نیک کہ جو انسان کام کرتے ہیں نہیں ان کو تھوڑا سامنے آنا پڑے گا تو پھر ہر ایک بندے کو پتا چلے گا تو پھر انسان نیکی کر بھی سکے گا تو اپنی نیکی کسی اچھے انسان سے کروا بھی سکے گا صحی نا تو ایسے آج کوئی اتنے دور انسانوں کسی مصیبت میں پھنسا ہے تو ایک انسان ہے دور بہت تو نیکی کرتا ہے کسی کو منع نہیں کرتا اس کے پاس اس کو اللہ نے اتنا کاابل بنایا کہ ہر انسان کی مدد کر سکے نیکی کر سکے بٹ وہ جو جس کو نیکی کی ضرورت ہے وہ اس تک اچھائی تک پہنچے گا تو پھر کیسے نکی ہوگی صحی نا
جی جی بہت خوب فرمایا آپ نے
کیمرے کے تو غلط ہی ہے بٹ اس کے پیچھے کوئی موٹی مقصد ہوتا ہے تو آج کل پھر زیادہ تر لوگ ایسا کرتے ہیں تھے دیکھو پھر وہی بات ہے نا کہ اچھائی ہے تو برائی بھی ہے تو ایسے ہی ہے کو انسان کس چیز سے کیا امول ملت
جی ہر چیز کے دو پہلو ہوتے آپ کو کون سا لینا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے
صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے وہی تو یہ ہم تو یہی سبھی کو دیتے ہیں کہ نیکی کرو زیادہ سے زیادہ نیکی کرو اور اچھا انسان بننے کی کوشش کرو
جی اور اگر آپ کو سیکھ اگر کسی کو آپ کی نیکی سے سیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ بتائیں بھی اسے شیئر بھی کریں
اچھا انسان بنو گے نیک راستے پہ چلو گے تو
اگے کی جنریشن میں اپ کو دیکھ کے پھر وہی سی
وہ تو آپ دنیا کی ہر ایک چیز کو پاؤ گے اچھی بلندیا پر پہنچو گے
جی اللہ بھی انہیں بندنوں کو دیتا ہے جن جو اس کو اپنے کیسے لگتا جو اوروں کو دینا چاہتے ہیں
تو اللہ سے آپ جو چیز چاہیے لے سکتے ہو بس آپ کا تل ہونا چاہیے نیک نت ہونی چاہیے کہ آپ نے ایک اچھائی کے لیے چیز کر
انسانی چولہ اگر آپ کو اس اللہ نے بخشاائے تو اس کو آنے کا ایک ساجہان اگر آپ کو دیا ہے اللہ نے تو اس کو آپ اچھے کام میں استعمال کر کے نا جائیے تاکہ جب آپ جائیں گے اس دنیا سے تو دنیا یاد رکھے کہ کوئی انسان آیا تھا اللہ کا فرشتہ آیا تھا
صحیح ہے صحیح ہے صحیح صحیح فرمایا آپ نے بہت اچھے سے تو چلو کچھ لو کوشش کرنے کچھ لوگ اچھے راستے پہ نیک راستوں پہ چل رہا ہیں پر کچھ لوگ بٹکے ہوئے بھی ہیں اچھے کام نہیں کر رہے ہیں غلط کامون پڑ گئے ہیں
جی جی بہت زیادہ آج کل جنریشن جو ہے اس کو آپ بہت زیادہ وہ غلط راستوں پہ چلی گئی ان کو لگتا ہے کہ تھوڑے سے سمے میں زیادہ کما لیا جائے
جی بات
کلیوگ جو ہے وہ بالکل پییک پرہے اس ٹائم پہ
ہاں وہ بات بھی ہے چلو ہر انسان کو اپنے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ مجھے نیک بنا نیک انسان بنا مجھے اپنے قابل بنا کہ میں اپنے واسطے کچھ کر سکوں کچھ لوگوں کے لیے نیک کام کر سکوں بس یہ ہے تو یہ نہیں کہ دھرتی پہ ہم نے صرف کھانا پینا اور جانا یہ کام نہیں ہے صحیح فرمایا نہ
جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
ہممم اور آپ کچھ اپنے رکھیں اشعار رکھیں ہمارے آگے کہ آپ کیا اس کے اوپر کیا سوچ ہو سکتی ہے اور
یہی کہ ہم آج کل کی جنریشن کو صرف اس کے بارے میں اویئر کر سکتے ہیں دیکھیے ماننا ہے نہ ماننا ان کے ہاتھ میں ہے بچوں کو بھی یہی سیکھ دیتے رہتے ہیں اور بچوں کو سیکھ دینے کی بجائے ایک ایگزامپل کریئٹ کرنا بہت ضروری ہے ان کے سامنے ان کو سمجھانا ہی کافی نہیں ہے کرنا ان کو پریکٹیکلی چیزیں آج کل بچے سمجھتے ہیں ٹیچر سے
ہاں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے
دکھائے ایسی جگہوں پہ لے جائیں جیسے ان کو بیچ بی میں مسجد میں بھی لے جانا چاہیے تاکہ وہاں جا کے وہ آئتیں پڑھیں سنے اور اچھے اچھے جیسے ہیں سنت جو بھی مہان سنس ہوئے ہیں پرانے چاہے ہم کسی بھی سے بلونگ کرتی ہوں دھرم سے لیکن اگر کوئی ہمارے کو اچھی چیز دے رہا ہے تو میرے کو کوئی اس میں دقت نہیں لگتی ہے کہ بچوں کو ان کو سنا ہے
ہاں ہاں اچھا جہاں سے اچھا اور
کیری کرنی جی جی جی جہاں سے آپ کو اچھی شکشا تمیز ہے
اچھا علم مل رہا آپ لو کوئی قتراؤ مت
ہ جیسے ایک سیکھوں میں آتے ہیں وہ کیا نام ہے ان کا جگادری جگادری سے بلونگ کرتے ہیں وہ رنکو ویر جی ہیں کوئی ان کے
جی جی مجھے نہیں پتا ہ
چلیے ہم بتائیں گے پھر آپ کو
جی اوکے
دیکھیں کوئی پہل گزا رہا ہے شاید ہماری خدا اسس